السلام علیکم وور رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ
بھائی جاناں اب ٹھیک ہے
ہاں جی بائے میںٹٹوکوں
جی ہاں جی شکر اللہ کا ہم سب ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ سبھی ٹھیک ہیں جی
ہاں جی بھائی صابھی ٹھیک ہے
جی کیا کر رہے ہیں آپ ابھی کھانا وانا کھایا آپ نے
ہاں جی بھائی کھانا وانا ہو گیا اب ہم سو گئے بستر میں بیٹھے
جی بہت بڑھیا ہاں میں بھی تو یہی سوچوں ابھی دیر ہو گئی تو ابھی آپ سوئے نہیں کیا جی جی تو کیا کیا کرتے ہیں آپ آج کل کیا کر رہے ہیں زندگی میں
آج کل تو بس دن کاٹ رہے
دن کاٹ رہے ہیں ضائع دن کر رہے یا کچھ کر رہے ہو پڑھتے وڑھتے ہو ٹھیک ہے کون سی کلاس میں
میں ابھی کالج جا رہا ہوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج موسم کیسا موسم کیسا ہے
موسم دن میں گرمی ہوتی ہے اور رات میں اچھی ٹھنڈی ہوتی ہے
ہاں یہاں پہ تو دن میں بھی گرمی ہوتی ہے رات کو بھی گرمی ہوتی ہے
اچھا جی
جی بالکل بالکل آپ مجھے یہ بڑھتی مطلب جو یہ بڑھتی دھوپ ہے جو بڑھتی گھر میں ہے اس کی مطلب کچھ وجوہات آپ مجھے بتائیں
جی بھائی جان
ہممم
جی
تو بھائی میں میں میں بتاؤں میں بتاؤں بھائی جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو پولوشن زیادہ پ رہا ہے اس کی تو ایک ہی وج یہ ایک وجہ ہے ہمارے جو مطلب یہ گھر بڑھتی ہے اس سے تو اس سے جو ہم ایک وجہ تو یہ ہے مطلب ہم زیادہ فیکٹری انڈسٹریز یہ زیادہ کل آج مطلب وجود میں آ رہی ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے مطلب دھواں دھواں نکلتا ہے ان کی فیکٹریوں سے اور جو وہ زہریلے گیسز مطلب ان سے نکلتے ہیں خارج ہوتے ہیں ہاں جی تو کہیں نہ کہیں اس سے ہمارا جو یہ اوزون ہے اوزن کی پرت ہے وہ پتلی ہوتی جا رہی ہے دی جا رہی ہے اس میں جو موجودہ گیسز ہوتے ہیں وہ مطلب ختم ختم ہوتی جا رہی ہے اور جو آفتاب کا تاپمان ہے وہ مطلب آسانی سے اسے پار کر جاتا ہے اور وہ ہماری دنیا میں مطلب ہماری دتی پہ پڑتا ہے تو کہیں نہ کہ کہیں نہ کہیں اس سے بھی بیر بڑھتی گرمی ہے اور دوسری اور یہ تو ایک مجہ ہوئی اور بجا دھوپ بہت بھی ہے دیکھیے آج کل جو یہ جنگل ہے پیڑ بہت ہے ان کو ہم زیادہ کاٹ رہیں ضرورت سے زیادہ ہم اس کو کاٹتے جا رہے ہیں نا جی
جی بھائی ج
اگر آپ دیکھیں تو آج اگر ہم دیکھیں اگر ہمیں ایک پیڑ کاٹنا ہوتا ہے تو ہم ضرورت سے زائد پیڑ کاٹتے ہیں ایک ہی بجائے ایک ہی بجائے ہم دس پیڑ کاٹتے ہیں
ہاں جی میںائ
جی تو آپ بتائیں کچھ ان پیڑوں کے بارے میں ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہییں
ہاں جی بھائی جیسے آپ نے ب یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قانون لاگو کرے اس بات پہ کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیٹ نہ کٹ
جی جناب
ہاں اگر زگ زیادہ سے زیادہ پیڑ کاٹیں گے تو پیڑ ہی ہوا کو صاف رکھتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہوا میں جو وہ زہریلی گیسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جائیں گے
جی بھائی
اس کی وجہ سے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی زیادہ بڑھتی ہیں
جی جی جناب
اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قدرت کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ پیڑ نہ کاٹے اگر ایک پیڑ کاٹے تو کم سے کم پانچ دس پیڑ لگائےیں چھوٹے چھوٹے
جی بھائی
ب اور حد سے زیادہ پیڑ نہ کاٹے اور گورنمنٹ بھی اس بات پہ دھیان دین چاہیے کی آج کل اگر آپ دھ سکتے ہو گورنمنٹ زیادہ سے سے زیادہ بڑے بڑے پیڑ کاٹ جنگل کاٹے ہیں ڈیمز کے لیے بڑے بڑے ڈیمس بناتے ہیں
جی جی جی
اور بھی کچھ بناتے ہیں گورنمنٹ چیزیں تو ان کو بھی اس بات پہ دھیان دینا چاہے کہ حد سے زیادہ پیڑ نہ کاٹے
جی بہت بڑھیا
کیونکہ قدرت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ایک
جی جی مطلب یہ ہمارا فرض ہے تو آپ نے جی تو آپ نے تو آپ نے اس سے ہی فرمایا کی
ہاں جی میں
جو مطلب گورنمنٹ ہے قانون ہے ہم جو عام پہلے تو ہم عام لوگوں کی بات ہی کریں تو اگر ہم دیکھیں اگر ہمیں گھر پہ کچھ بنانا ہوتا ہے م کان میں چھت کرنی ہوتی ہے کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم پیٹ کاٹتے ہیں نہیں یہ بری بات نہیں پیٹ کاٹنا لیکن ہم بری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک پیٹ مطلب ضرورت ہو تو ہم ایک کے بدلے اتنا انسان اتنا لالچ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ایک کے بدلے تین چار پانچ پیڑ کاٹتے ہیں اور وہ بھی وہ پیڑ کاٹیں گے جو چھوٹے جوان پیڑ ہوتے ہیں جو مطلب ماحول اچھا رکھتے ہیں ٹھنڈا رکھتے ہیں ہم انہیں کو کاٹتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمیں پیٹ کاٹنا ہی ہے پہلے ہم وہ پیڑ ڈھونڈے جو مطلب جس کی مطلب اتنا فائدہ نہیں ہو جو بوڑھا پیڑ ہو جو سوکھنے لگا تو اس کو کاٹے
ہاں جی
دوسری بات یہ اگر ہم ایک پیٹ کاٹیں تو ہم ایک چاہیے کہ ہم ایک پیڑ کے بدلے دو تین دو تین چار پیڑ مطلب لگائے ہے نا جی
ہاں جی بھائی
تو ان پیڑوں کو اگر ہم ایسے لگائےیں تو ان کو پھر خالی چھوڑنا نہیں ہے ان کو لگا کے کی دیکھ ریکھ کرنی ہے جیسے ہم جیسے ہم اپنی خود کی مطلب گھر پہ پیڑ پودوں کی پارک بناتے ہیں ان کی بھی دیکھ ر کہتے تو ویسے ہی ان پیڑوں کی بھی مطلب دیکھ رھ کرنی میں جی اگر آپ دیکھیے ہم اتنا پیڑ کیوں کاٹ رہے تو اگر آپ جائیں دیکھیے آج کل جو ہم گھر میں زیادہ فرنیچر بیڈ صوفہ بناتے ہیں تو وہ ہم مطلب پیڑوں سے ہی بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ وہ وجہ ہیں جن سے مطلب ہم جن کی وہ سے زیاہ بییٹ گاٹ ہے نا جی
ہاں جی ویسے صحیح بات بولی
جی تو آپ کچھ بتائیں اس بارے میں
ہاں جی بھائی پیڑ پیڑ ضروری لگانا ہے کیونکہ پیڑ ہی ہوا ہوا صاف رکھتا ہے اور درخت جو جس سے ماحول صاف رہتا ہے اور ہوا بھی وہ صاف رکھتا ہے اس سے ہم پیڑوں سے ہمیں غذا فراہم ہوتا ہے بہت سارے فرو وہ مو پائے جاتے ہیں فروٹس ان سے سبزیاں بھی انیں سے پائے جاتے ہیں
جی بے شک بھائی
وہ صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر قدرتی صاف ہو تو صحت بھی اچھا رہتا ہے
جی
اور اس سے باغ دریا اور بہت سارے خوبصورت مناظر دیکھ کر سکون ملتا ہے جب ہم اچھی خاصے بڑے بڑے پہاڑ جن میں پیڑ لگے ہوئے دیکھ کر
ہی
دل کو سکون ملتا ہے اور سٹریس بھی کم ہوتا ہے
ہاں جی بے شک کہا آپ نے کہیں نہ کہیں مطلب جو ہے والے نے ہمیں نعمت دی ہے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اوپر والے نے ہم کن کی نعمت ان سے نوازاائے اور ان میں سے ایک ہی پ پیڑ ہے اور یہ جنگل ہے تو اگر آپ دیکھیں ہم ان کی ایسے ہی ان کی قطر ایسے ہی نہیں کرتے اگر انسان عام لوگوں کی تو الگ ہی بات ہے آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر گورنمنٹ کو کچھ کنسٹرکشن سائڈ بنانی ہو کچھ مطلب کچھ تعمیر کرنا ہو تو وہ پہلے جنگلوں میں ہی جاتے اور وہاں پہ پیڑوں کی کٹائی ویسی کرتے ہیں
جی میں
وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ آگے آی نسل پہ ان پہ کیا بیت گی ان پہ کیا
جی باجا
جی تو ان کو بھی چاہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کیا وہ مطلب کنٹرول کرے مطلب اپنے اوپر پیٹوں کو زیادہ نہ کاٹے اور عام عوام کو بھی اطلاع دے کہ پیڑ نہ کاٹے اور ان کو چاہے کوئی زیادہ پیڑ کاٹ رہا ہے ضرورت سے زائدہ پیڑ کاٹ رہا ہے
جی بھائی جان
تو اس پہ بھی جرمانہ لگے ہے نا
صحیح باتو نہیں
بیش ایک بار جن اور آ دیکھے تو اس سے خالی انسانوں کا نقصان نہیں ہوتا اس سے خالی مطلب ہمارا ماحول تباہ نہیں ہوتا اس سے تو مطلب
جی بجا
جو ان پہ چرندے پرندے ہوتے ہیں وہ بھی مطلب متاثر ہوتے ہیں ان سے ہے نا جی
ہاں جی بائی
تو آپ بتائیں جو چرندے ہوتے ہیں ان کا تو گونسلہ ہی ان پیڑوں پر ہوتا جب ہم پیڑھی کاٹتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے گھسلے ہوتے ہیں وہ مطلب گر جاتے ہیں ہاں جی تو کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیںا آج کل جو پاپولیشن کم ہوتی جا رہیچ رندو کی تو وہ اس بھی وجہ سے ہوتے کیونکہ جو ان پیڑوں پہ گونسے ہوتے ہیں ان میں انڈے ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں جب وہاں پیڑ کاٹتے ہیں تو وہ انڈے بچے مر جاتے ہیں نا جی
ہاں جیم بہت اچھی بات ہے
جی جی تو آپ بتائیں ان کے بارے میں
ہاں جی ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہییں اور جنگلوں کی بھی حفاظت کرنی چاہییں اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیں
جی
اور پانی کو صاف رکھنا چاہیے اور جیسے پلاسٹک ولاسٹک کی استعمال نہیں کرنا چاہیے کم کرنا چاہییں
جی جی ب
ماحول کو صاف رکھنا اور جانوروں کو پرندوں کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے
جی جی بھائے
ہ ہاں جی اگر ہمیں لوگ جنگل ونگل کو صاف نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا جب ہمیں لوگ جنگل کو کاٹیں گے تو
جی جی
تو ان کی حفاظت کون کرے گا
جی بے شک صیف بات فرمایا آپ نے تو یہ ہمارا ہی ہم انسانوں کا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم جنگلوں کی دیکھ ریکھ کریں پیڑوں کی دیکھ ریکھ کرے ہم اپنے آنے والے نسل کے لیے مطلب قدرتی کچھ ایسے مطلب ریسورسز ان کو بچا کر رکھے کیونکہ اگر آنے والے بچے ان چیزوں سے مطلب ہماری نسلیں ان چیزوں سے جوچے گی تو ان کا جینا دشوار ہوگا
ہاں جی میں
تو بہت ہی ہاں جی جناب
ہاں جی آخر میں یہی کہ ن کہا جا سکتا ہے کہ
جی
اگر ہم قدرت کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی بے شمار فائدے حاصل کریں گے جیسے ہم لوگ جیسے ہمارے بچے ہیں اس لیے ہر شخص اس کو قدرت سے محبت کرنی چاہیں اور اس کی حفاظت میں اپنا کردار
جی تو بھائی جان آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا
ہاں جی بھائی مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں بہت
جی آپ سے مطلب آگے بھی امید ہے آپ سے سے باتیں ہوتے رہیں گی تو خدا حافظ
ش رکھے